ہاں السلام علیکم یکو
ہاں بسعا
یہ کا کال زاائیں پہ زضایا زائ پہ زضائیا کرریو
میں نہیں رہیا آپ نے آپ نے کی میں نے نہیں کی جھوٹ مت بولو میں تو آرام سے بیٹھے تھ میں کیوں کرتا
شاید کچھ نیٹورک ایشو ہے اور باقی سب ٹھیک
ہاں اچھے سے
گرما شکر الحمد اللہ آج ہم کسی ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی ایسی ڈش مجھے جو نا بہت اچھی ہو جو ہم ڈیری یوز میں جلدی جلدی کئک ریسپی یوز کریں
میں آپ کو مٹر پلاؤ سکھاؤں گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ابھی مجھے یہ چائے ڈالی ہے دودھ میں
اچھا اچھا اچھا ہاں چائے ڈالنی ہے دودھ میں پھر اس کو ابال آنا ہے پھر کیٹل میں ڈالنی ہے پھر پتلا میں واش کروں گی ا کل کی صابن مجھے نیچے ہی لانا ٹھیک ہے بس کو ہی پہ واش کرتی ہوں نیچے ٹھیک ہے
اچھا
اصل میں میں جب اپر جاتی ہوں نا مجھے دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ چیز اس لیے میں تجھے اوپر کا کام دیتی ہوں نیچے کا میں سنبالا کروں گی طر ویس اچھا اچھا
تھا اور اور میں نے لایا تھا مسالے پھر میں نے اب بھی وائف کو دیا بولا ہم بنائیں گے
مٹر پلاا ٹھیک
اگر تھوڑا دودھ بچے گا نا پہلے دودھ کوھلاؤ گے نا اور بر مجھے دینا بچے کے لیے میں اس کو تھوڑا چوکوٹ دے دوں گی اس کو پسند ہے زظعیم ایلو یہلو یہلو سٹار کھا لو کھا لو آپ کو پریشان متل
ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا پھر میں نے پھر رائس کو رکھا سوکھ نے
اچھا
اس کو اچھے سے دھویا ہوویا پھر کیا میں نے کہا پھر میں نے لایا نہیں کڑھائی چودہ سو روپئے کی ٹھیک ہے پھر اس میںے تھوڑا غلط تیل کیا ڈالا تیل تیل میں میں نے ڈالا پیاز پیاز میں نے پہلے اچھے سے چوپ وااب کیے دھوئے ہوئے وہ یہ چھوٹے چھوٹے پھر اس میں ڈالا میں نے مٹر پھر ڈالا اور ٹماٹر پھر ڈالا ٹماٹر پھر اس کو اچھا اچھے سے اچھے سے پلین پہ رکھا اور اس کو کیا اس کو کیا اس کو کیا ڈ پھر میں نے کام کیا پھر میں نے اس کو نمک ڈالا مسالے ڈالا دنیا پڈررر ڈالے بنائی اچھی سی گریوی پھر کیا کا پھر جو رائس تھا نا اس کو ڈالا پریشر کوکر میں
اچھا اچھا
میں ڈالا یہ بھی
ہاں
رکھا اس کو ڈالا پانی پھر جب تک اس پانی کم نہیں ہوگا کم نہیں ہوگا تو اس کو رکھا را کا رہا پھر اس میں ٹیسٹ آیا پھر اس کو نب ڈالا پھر اس کو
اچھا
اچھے سے پھر جب تک پھر میں نے اس کو ڈکن اوپر سے ڈالی پھر اس کو رکھا دس پندرہ منٹ اچھے سے پھر اس کو وہ بن کے ریڈی ہو گیا پھر میں نے اس میں پنیر بھی ایڈ کی پنیر کو اچھے سے فرائی کیا پھر اس میں ڈالے چھٹے چھوٹے پنیر کے ٹکڑے پھر ہم سب نے کھایا اور اتنا مزہ آیا پوچھو پت
اچھی بات ہے
یہ کی مٹر پلا
ہاں مجھے ایسی ریسیپیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے مجھے ایسی یہ ریسیپی سکھایا کرو
ہاں آپ نے کیا پکایا تھا ھول مٹ کیا کیا کیا تھا اس کو
مجھے نہیں پتا مجھے اب نہیں پہلے آپ سکھاؤ پھر میں آپ کو اپنی بتا دیتی
میں تو بول رہ رہا‌ ابھی
میں نے کیا میں گیا میں نے پہلے دال اور اونین کو فرائی کیا اور تھوڑے بہت مسالے ڈے پاؤڈر ہاں واش توک ہے
چھلکے نہیں نکالے اس کو کہ چھلکی کے ساتھ ڈالا
نہیں چھلکی نکال
اچھا پھر
پھر میں نے اونر اور دال کو فرائی کیا اچھے سے اور سارے مسالے ڈالے پھر ان کو اور فرائی کیا کیوں شایدہ کہ ہاتھ میں کچھ دم نہیں ہے یہ کلر نہیں کرنا ہے نہ یہ ہاں بیٹی کا رہی ہے ڈرائنگ اس کو ڈرائنگ میں بہت انٹرسٹ ہے ہیلو
ہاں
م ڈرائن میں کہا
ہم نے تو وہ کال سبمٹ ہی نہیں کی جو اس سے پہلے کر رہی تھی
وہ نہیں کی میں نے سبمٹ آپ کو نہیں کرنی
اچھا
وہ مجھے یہ کرنی ہے
پھر کیا کیا آپ نے ٹھوٹ موٹ کو
ہاں
ٹھول ب کیا کیا
پھر کیاٹھور مٹ کو بنایا اچھے سے بنایا دویا واش کیا میں نے اس کو یہ ہیراالا ہلدی نمک مرچی سونف
اچھا
جنجر
اچھا
پاؤڈر پھر کیا ہووں گے تیار
ٹھ ٹیک
ہاں میرا بیٹا ہے نا یہ میرے پیچھے پیچھے وقت ہے
کیوں
پتہ نہیں اس کو کیا آواز
کیا بولتا ہے
میں اور آپ کا انڈکشن چل گیا مجھے ممی بول رہی تھی اپنا انڈکشن واپس لے لو میں سوچ ا اگر میں ان کو وہ مانگوں گی نا وہ نا جواب نہیں دیا ا یہ مت بولیں یہ ہمارا ہمیں واپس کرو
ہاں
یک ہے ہمیں ہے انڈکشن ہمیں پھر بھی ن آیا لانا ہمیں نہیں لگے گا وہاں پہ
ہمیں ہے آلریڈی ایک اور
اچا ہاں ہے نا میں بول رہی ہوں وہاں پہ انفرا ریڈ نہیں لگے گا
کیوں
وہاں پہ لانا ہے وہ پرسٹیج وغیرہ جس کو اپنے برتن لگتے ا س بت اھی ت
ارے نہیں کچھ نہیں میں کروں گا نا وہاں پہ بھی سڈ
کیا سیٹنگ کرو گے آپ
ج یہاں پہ آ
یہاں پہ کیا سیٹنگ کی ہے
اور یہاں پہ بجلی والے نے اسارٹنگ کی
آپ کو اللہ کی قسم ہے
بال ہے
آپ کے فادر نے تو بول آپ کے فادر نے تو بولا ہے کچھ نہیں کیا ہے
اور کرو اسی پ مجھے لگتا ہے ہم اتنا یوز کرتے تجھے لگتا ہے ایک روپئے دن کو جڑے گا
پھر آپ کے فادر نے کنفیس کیا کہ ہاں
پتا رہے اس نے نہیں کنفس کیا بٹ کچھ تو ہے
پھر میرے مائکے والوں کو بھی بولو نا پلیز
تو وہ جو الیکٹریشن ہوتا ہے نا وہ کر سکتا ہے نارمل ہ دوسرا نہیں کوئی ہو
آپ اپنے آد کشن کو بولو نا عادل نے کیا ہے کہ وہ جو لائن میں ہے
پڈ والا
اٹھ
تو توم میں لائن مین والےوں گےا وہ کہ کریں گے
ہ ا ت ت میرے بیٹے کو نا ٹکی بہت پسند ہے مانگتا ہے ٹی ٹیٹی ٹیٹی بولتا رہتا ہے
ٹی ایک بڑی لاؤ
یہ ٹی بڑی اس کو پسند نہیں ہے اس کو چھوٹی ٹیاں پسند ہیں یہ زیادہ بڑی چٹی نہیں لیتا ہے یہ چھوٹی چٹی ہے یہ لیتا ہے
بات اس کو دس پندرہ چھوٹی ٹی علاو
تو بولتا ہے ٹی بولتا ہے شاید اس کو نہیں ہاں اس کو ب لاؤ دودھ کتنا ہے یہ
تھوڑا سحی ہے
پھر چائے میں ہی ایڈ کرو رکھو آج ان کو چوکوز نہیں دیں گی
تھوڑا سا رکھیں گے ذہ
آپ پھر نیچے ڈالو نا ایوا آپ کو ایوا بابا اوپر ہے گلی میں اس کو کٹوری دے دو اس میں دودھ ڈالیں گے
ادھری ہے کٹوی
بابا اوپر ہے سیریوں کے پاس ایوا کو نہیں اندر ہے بھیجنا اندر کمرے کو لاؤ کرو پہلے
اچھا ٹھیک ہے کیا
ہجر ل ددو بابا کو کٹوروری ہاں یہ ہے کٹوری یہاں ہے کٹوری بلک مار دو وابا کو یہ دودو مانگ رہا ہے نا زظائم اس کو دودھو دے دو تھوڑا سا یہ ہاں آ رہی ہے میری بیٹی آپ کو کٹورے لے کے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
پھر جب دودھ ڈالو گے نا اس میں پھر اس میں ڈالنا چائے ٹھیک ہے پھر ہم اور ایکیکال کریں گے ہاں
کہ ابھی ڈالو اس میں
نہیں پہلے ابال لاؤ
ٹھیک ہے رکو رکھو دی کٹوری میں اس کو دودھ دھ دے
اس کو بھیجو نیچے بولو کلرس کرو
نیچے جو پڑھائی کرو
بولو صی میں کلرس لی ہے
زی نے کلرس لیے ہے جاؤ نیچے
جی ہم ایک اور کال کرتے ٹھیک ہے
ٹھیک
اور باقی ٹھیک ہو
ہاں
ہاں ہم ایک دو کالس کریں گے اور
اچھی
لال کا نمبر بھیل لال ہس پ بھی کہ گ
اس کو آ گیا
چلو اللہ حافظ
ہو گیا
ہاں ہاں
ٹھیک ہے
کی و